وعلیکم السلام
اور سب کھی رہے تھے نا گھر پہ
سب کےھی ریت میں ہے
اور میاں کے کیا مزاج چل رہے ہیں بس اللہ کی دعائیں اللہ کی دع سے سب کہہ دیتے نا یہاں پہ
ہمارے بھی سب کھیلت میں ہی مانتے ہو آپ ہ
میاں کے مزاج کیا چل رہے ہیں آج کل
بڑھیا ہی چل رہا ہے
آج وو سور ونشی کو ٹی ٹوینٹی میں شامل کےے جناب
یہ اپنا جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں
ٹی ٹوینٹی ٹیم میں نہیں ابھی تو صرف ٹی ٹوینٹی لیگ ہے نا جو بھی یہ کیا بولتا آئرلینڈ اور افغانستان کا دورہ ہے نا
ہ ہ ہ ہ
اس کے لیے ٹیم کی گوشنا ہوئی نا جو سوریہ کمار یادو کو دو کپتان سے ہٹا دیا گیا ہے
ہاں
وہ تو کپتان تو بنایا رشب سوری کیا ہے اس کو سیش کو
ہاں ہاں صحیح ہے وہ بھی
اور رشب پنت کو بھی نکال لیا ہے وہ تو کھر پہلے بھی نکال لیا تھا لیکن اس کو ک بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنی ہے اور پاٹی دار کی بھی نہیں بنی ہے اور سوریہ کو باہر نکال دیا ہے اس کی جگہ مطلب سچن کی بات کوئی مطلب ایسا کھلاڑی تھا جس کو سترہ سال سے نیچے کے لیے لیا ہے وہ اس ریکارڈ کے ساتھ وہ وہ سور وونشی سلیکٹ ہو گیا پندرہ سال میں
ہاں یہ سب بھی ہو گ کیا
کیونکہ ٹیم انڈیا میں جانے کی نا ایسے ایج ہے سترہ سال
اس سے ممم میں جا سکتے اپن
اس سے مینمم میں کیا ہے جسے بی سی آ کمیٹی بیٹھتی ہے تو کیس میں کوئی جو قابلت وہ رہتا ہے نا پرتیھاان ان کو لیتے ہیں ایسے ڈائٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ نابالغ والا پھر وہ چلتا ہے نا اس میں اس لیے
تو مطلب پھر اس کا یہ سچین کے بعد میں دوسرا ہو گیا مطلب
دوسرا ہو گیاوڈیون سے ہی ہے اپنے انڈیا میں تو بارت تو ہے وہ باہر تو کہ ج ہے
باہر تو تو ہے اسی پر اپنے انڈیا میں تو اس کے بعد تو یہی نکلا
ہاں یہ نکل یہ نک اس کے بعی جو ٹی ٹوینٹی کے لیے سلیکٹ ہوا ہے اب اگر اس میں چل پڑ گا تو پھرھیرے دھیرے تو ونڈے میں بھی نام آ جائے گا پھر
ہ پر ون ڈے میں تو مشکل ہی ملنا کیونکہ یہ تو بھائی جسے ٹی ٹوینٹی کے لیے بنایا ابھی تک تو میں نے دکھایا جات سک
نہیں وہ تو بنا ہے لیکن جیسے کہ اس میں چل جائے گا نا سال بھر ایسے کچھ تو پھر وہ تو کیا ہے پھر سیلی کے اکارڈنگ کیونک ان کے پتا جی بھی بول رہے تھے ان کی کوچ بھی بولتے تھ ہم ہم چاہتے ہیں رنجی میں ہے نا مطلب ٹیسٹ کےل
ہ ہاں وہی تو وہی تو وہی ٹیسٹ کرلے گا تو اس سے کافی پیشنس ملے گا اس کو روکنے
ہاں توپ وہ دھیرے دھیرے وہ ونڈے میں بھی نام آ جائے گا پہنے کا اب جب ٹی ٹوینٹی لیگ وغیرہ نہیں رہے گی نہیں وہ تو ایک بار ٹیسٹ کھیل لیں گے نا تو پھر ون ڈے میں سے سلیکٹ ہو جائیں گے پھر وہ
ہاں پر ٹیسٹ میں چائ اس کو لا چاہیے کیہ دیکو آپ بھی جانتے ہو کرکٹ میں مطلب تینوں فول مٹ کافی کافی زیادہ الگ ہے مطلب ایک طرفہ ہی الگ ہے ٹی ٹوینٹی کبھی بھی میچ نکالتا ون ڈے سے
ٹیسٹ میں دن رات کا پر کا ڈفرینٹ آ جاتا ہے
ہاں کیونکہ اس میں چاہیے اتنا پیشنس کہ بندہ مطلب خود کی ری گڈی کو کھڑا کے پانچ سے سات گھنٹے تک رک سکے کھیل سے اس میں چاہیے اب جیسے ہاں اب اب جیسے کہ پریشر بھی آتا ہے بہت ساری جگہ پہ بھائی اتنا کھیلنا ہے اتنا جناب تو گھر پاتے بند س گ جھے والی تو آپ کو پت ہے جیسے کہ آپ بھی دیک لو رشب پنت وغیرہ کو دیکھ لو یہ ٹون ٹییک ہے نا یہ نجے پات ت دیر میں توب
ہوں نہیں صحیح ہے پد تو ان کا ایکسیڈینٹ ہوا نا جس کے پع سے یہ تو اونلی نا اس کے لیے ٹیسٹ کے لائگ ہی رہ گی ہے تو
ہاں تو اس کے لگے صحی بات ہے
ہاں وہ ن پہلے ٹی ٹوینٹی میں تو پہلے بھی نہیں چلتا تھا لیکن آئی پی ایل میں چل جاتا تھا آ پہلے
ہ اب توے سے موک نہیں ہوئی مان لو اب اب تو بھی پھر بھی
وہ فٹنس میں نہیں رہی پہلے جیسے اس کی
ہاں پہلے جی فٹس نہیں بلے بازی بھی نہیں آپ بھی دیکھ رہے ہو اس کو دیکھنے میں
ہاں اس بار اس بار بھی آئی پی ایل میں کہاں ج تھا وہ
ہ نام سنا بھی نہیں سنا ہی نہیں دو سالوں سے بس وہ پیسوں میں ضرور سن رہے بھائی پیسوں میں اتنا زیادا ہو کیا ہو
ہاں وہی اور کیا تو میں نے ان کا کیا کوچ کا وہ انٹرویو دیکھا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جس مطلب یہ ٹیسٹ میں یہ مہارت حاصل کر لیں گےا میں ان کو پروپر ایک انتراشٹری کھلاڑی مان لوں گا ایسین کے کوچ نے انٹرویو میں بولا تھا
صحیح بات بولیے کیونکہ ایک کھلاڑی میری ب ایک کھلاڑی تبھی کھلاڑی بنتا ہے جب وہ ٹیسٹ میں اچھا پرفارمنس سکیے ہاں کیونکہ ہاں ہاں کیونکہ آپ بھی جانتے ہو کیونکہ ا ہم ہمارے بھی جو یہ بولتے ہیں کہ بندہ جو جتنا گراؤنڈ چوڑ دے گا نا اچھا کوے میچ میں مطلب قابلیت حاصل نہیں کی جا سکتی
صحی بات ہے
تھے ابھی بڑی بڑی کار میں بڑی بڑی ی میں بھی پہلی جب ہم جاتے تھ نا ہم شیکچت ج ہ ایک ہی بات بول رہے تھے مطلب جو سلیکٹر ہو تھے نا چیف سلیکٹر بیٹھ رہے تھے کرسیوں پہ
ہاں
مطلب اپنےطب چھکے وغیرہ یہ اسٹے میں کچ دیکھتی ہے وہ دوسری چیز دیکتی ہے کہ مطل یہ گراؤنڈ بھی کتنا سے سوٹ مار لیتا ہے مطلب گراؤنگ سوٹ ہاں مطلب وہ جو وہ تھ نا گراؤنڈ سوٹ وہ کتنے بہترین سے بہترین دے رہے ہیں یہ وہ زیادہ دیکھتےے
تو پھر آپ کے کرکٹ کا جنون تو بھی فی الحال و رام لگا ہوا ہے ان پہ تو
اب تھوڑی پرستتتوں نے ایسا ہی خل رکھا ہے کہ آگے کیا ہی کر سکتے ہیں اپن
ہنا پلیےگ اس ٹائم ب تو بہت س کی اکیڈمی میں بھی لگا کہ کھیلنا ہے ایسے ویسے اب تو بالکل
نہیں میں یہاں پہ آیا تھا نا اس ٹائم پہ بھی میں نے مطلب کافی سوچا تھا کہ میں کرکٹ اکیڈمی جوائن کروں گا پھر دھیرے دھیرے سچائی نظر آنے لگی بھائی بہت آگے بہت زیادہ ہو ہیں ایسے وغیرہ وغیرہ کہ پھر اس میں کیا تھا پھر اس میں تھوڑا بہت پولٹیشن بھی دہ انوولو ہے میں نے دیکھا یہ مطلب اسٹیٹ لیول تک اسٹیٹ اسٹیٹ لیول تک نیشنل لیول تک کافی زیادہ مطلب پولیٹکس ہو ہیں تو اس کچھ بھی نہیں کر سکتے
لیکن ہے نا صبح والی بند مت کرو یارا ایک ک تو پانا جانا کیونکگزام آ رہا ہےا صبح والا توف کانا رکھو آپ ج نام
نہیں نہیں نہیں آؤ تھوڑی غلطی کر رہا ہوں میں یہ تو ہے صحیح بات
کیونکہ اگزام میں کیا ہے مہین پر بچا ہے اس کے بعد پھرمیشن ڈاؤن کر دینا پے کیونکہ اگے ایگزام میں پھر آپ کو مطلب امتحان میں پھر آپ کو وقت ملے گا
ایک مہینہ کھا ہے ا بھی اس کی کنفرم تو نہیں ہے ایگزام کی
نہیں لاسٹ جولائی یا پس اگست میں ہوگا وہ تو
نہیں نہیں ابھی کیا نا جیسے کہ اسی ایگزام میں جیسے کہ جو اس سے مطلب ایک اور پہلے بڑھتی آئی تھی اس سے پہلے
ہاں
جو وہ دو ہزار ت وہ دو ہزار چوبیس میں ہی تھی
ہاں
میں مطلب چوبیس میں آئی کی تھی تو اس کا پ پر بھی یہ چتم رک ہے کل ہی مطلب اس کی ڈیٹ آئی تھی ایک ستمبر کو پیپر اس کا ہے
اچھا اچھاچ جھ
وہ بھی م
لیکن نہیں وہ میرے ساتھ وہ بیس والے جاتے تھ تو بندے بتاائے تھے کہ سب بی ایس کی اگزام کی جو ڈٹ ہے نا وہ لاٹ جولائی یا پس اگست میں اس بار وہ کروائیں گے تو اگر کروا لیے تو اپ کو تو تیار لین ہے اگر جیسے پھر نہیں ہوا تو پھر ڈیل دے دینا ا کے ہے پھر
نہیں نہیں نہیں آپ صحی بول رہے ہو ابھی جو نا میرا مطلب ایک جو کوئی جسے میں مطلب جانکاری لیتا ہوں نا وہ آلریڈی مطلب اسی پد پہ ہے جو میں تیاری کر رہا ہوں آر ایم کی وہ ہاں اس پہ یہ جو پوچھنے بھی ہے بولا کہ مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ اگست کے فرسٹ ویک کے پہلے آپ کا پیپر ہو جائے گا
ہاں وہ دونوں بھی یہی بتا رہے تھے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ یہ تو ٹھیک ہے ایک بندہ وہ ہے جو ان کو کیا ہے ٹین کرتا ہے وہ اوریج ہو گیا وہ لیکن وہ ان کو ان نہیں انہوں اگنییر جاتے ہیں ان کو مطلب اس کو ہر طرح کی ایکسرسائز آتی ہے ہر طرح اس کو کیسے دوڑ پاس کہنی سب کچھ ہے اس کے پاس
ان کے پاس ہے
ہاں وہ بندا جاتا ہے ساتھ ہو تو وہ بتا رہا تھا کہ ایگزام تو ابھی ننٹی نن پرسینٹ چانس لاسٹ فس اگ میں ہونے کے ت بس پپئر رہ ن دونوں سے بول رہا تھا وہ
سچ نہیں نہیں صحیح صحی بول رہے صحی بول رہے ہو و
بس پوسٹ الگ الگ ہے تو ڈیٹ اور وہ سب الگ ہو جائیں گے لیکن آئیں گے تو اسی ٹائم پ آس پاس ہی سب
نہیں وہ صحیح بول رہے ہے جو ابھی نا جی میری بس جو مطلب میرے وہ بتا رہے تھا جو بھیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ جو نون جی ڈی والا ہے نا
ہاں
مطلب ج ڈی میں آتا جی ڈی میں نہیں ڈی میں گرانڈ روٹی والے آتے اب گرانڈ روٹی والی پوسٹ نہیں ہے می میری بھیھی یہ بھی ہے نا یہ بھی گراؤنڈ ر پہنچنی ہے تو اس نے بولا کہ ان کو جو ٹینڈر ہے نا وہ آلریڈی دے دی ہاں اس میں گراؤنڈ کی مطلب بورڈ پہ آفس وغیرہ کام رہے گ زیادہ ہی نہیں مطلب
اچھا اچھا
جو اس نے بولایا کہ ابھی مطلب اس کا ٹینڈر دے دیا نان جیٹی کا مطلب ن گراؤنڈ کا دیا ٹڈر دے دیاہوں نے
ہاں
جو مطلب ٹنڈر دے دیا مطلب یہ ہی ڈیٹ ریلیز کر دی اس نے انہوں نے ایک ستمبر کو پیپر ہے اس کا
ہاں
اب جو ہمارے ہمارا بای جو ہمارا بھی م ج لوگ مطلب دس پندرہ دن میں د ہی دیں گے ریٹ وغیرہ بھائی تمہارا بھی ستمبر میں ہ بائی تمہارے ستمبر میں یا اگست میں کسی بھی طریقے یہ بھی بتا ہی دیں گے
ہاں صحی وہی ہے لےگر ستمبر میں ہوگی تبھی کیا ہے دو مہینے ملیں گے آپ کو موٹے موٹے
ہاں ویسے دو مین تو ملیں گی
ہاں تو وہ کہ پھر دو تین مہینے تو ایسے بھی نارمل ایک بار اپ ریوژن کرتے ہیںا تبھی دو تین مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں
ہاں وہ تو ہے اب اس میں ابھی اسی کے پیپر ہے اب پیز وغ ہوتی نا نارمل اسٹی پیز وغیرہ ہوتی یایو پی و ان کا پیٹرن ہےتا ا اس میں نے دیکھا ان میں کوئی پیٹن نہیں ہےلب پٹن تو ہے دکھا ہے سبھ
اس لیے مطلب وہ جو صبح سے چھ والا ٹائم ہے نا چھ سے گیارہ والا اس کو کیک جو ڈسٹرب ہوگ نا وہ میرےا شام کو ٹائم میں ڈسٹرب ہوگا کیکہ بارش آئے گی تو آندھی بھی آئے گی لائٹیں بھی جائے گی تو شام کو رات کے ٹائم میں نا اب اکثر ڈسٹرب کرے گا بارش کے ٹائم میں
صحیح بات ہے
تو اس لیے صبح کے ٹائم ہے نا اس کو کھینچ کے رو اچھے سے گیارہ والے میں
ہاں نہیں نہیں اسی میں اب میں کل ب آپ کو ک جن
کیونکہ مین وہ چھوٹ نہا نیچے اب جیسےات کو شام کو ٹائمبوسی بارب آئے لائٹ آ جائے گی شام کو ٹائم کی آندھی آئے گی لائٹ نائٹ میں اور تو بھی ڈش ٹب رہے گا دوبارہ جانا بھی نہیں ہوگا
ہاں پھر وہی ایک بار چ چلاؤں گا تو دوبار جانا نہیں ہوگا صحیح
ہاں سام گو تو یہی پ روم ووم پے وغیرہ وہ کہ آندھی پانی آنے کے بع لائٹیں چلیادا ایک گھٹہ تک اپھر پانی آ گیا تو دوبارہ تھوڑ جاؤے پھر شام کو تو ڈ ب رہے گابھی مانسون آنے کے بد ہلو
ویسے یہ مکمل ہو گئی ہے نا خدافظ
الکھود